جی بہتر ہے آپ میری آواز آ رہی ہے
جی آپ کی باز آ رہی ہے آپ کی باز آ رہی ہے
جی آج میں جس موجودوں پہ گفت کو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نعمت زحمت ٹیکنالوجی کے اوپر
جی جی جی
مین مے نزدیک ٹیکنالوجی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ترقی میں سے ایک ہے آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ٹیکنالوجی نے نے زندگی کی تقریبا ہر شعبے کو بدل دیا ہے پہلے جو کام گھنٹوں یا دنوں میں ہوتا تھا آج چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے اگر کسی کو دور رہنے والے رشتتے دار سے بات کرنی ہو تو صرف ایک موبائل فون کی مدد سے فورا رابطہ ہو جاتا ہے اگر کسی طالب علم کو کوئی مشکل موجوع سمجھنا ہو تو وہ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کے بہترین اساتذہ سے سیکھ سکتا ہے ڈاکٹر نیا علاج ڈھونڈ رہے ہیں انجینئر نئے پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور تاجر اپنا کاروبار پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے لیکن میرے نزدیک ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے اگر انسان ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرے تو وہی چیز نقصان کا سبب بن سکتی ہے اسی لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے یا بری اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کس مقصد کے لیے کرتے ہیں
دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں اور دیکھیے
میرے نزدیک ٹیکنالوجی سے واقعی انسان کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے تعلیم صحت سفر تجارت اور کمیونیکیشن جیسے شعبے اس کی وجہ سے بہت ترقی کر چکے ہیں آج ایک طالب علم اپنے گھر بیٹھے آن لائن ڈگری حاصل کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر ویڈیو کال کے ذریعے مریض کا معائنہ کر سکتا ہے چھوٹے کاروباری بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹس پوری دنیا میں فروغ کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے کچھ نئے مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں آج کل بہت سے لوگ موبائل فون کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرتے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ترو کرنے کے بجائے موب کو دیکھتے رہتے ہیں بچوں کو زیادہ وقت گی اور بھی جوش میں گزر تھا اچ کا زات تر وگت موبائل گم اور وڈیو اور دیکھنے میں گزرتا ہے اس وجہ سے ان کی صحت تعلیم اور سماجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے م ٹیکنالوجی کا اصل مسئلہ اس کا وجود نہیں بلکہ کہ اس کا ح سے کیا استعمال ہے مے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے
جی جی تمہاری بات بالکل درست ہے میرے دوست میرے خیال میں ٹیکنالوجی نے تعلیم کو بہت بہتر بنایا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں پہلے طلبہء کو لائبریری جانا پڑتا تھا اور کئی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں آج وہی معلومات چند سیکنڈس میں مل جاتی ہے یقینا بہت بڑی سہولت ہے لیکن کبھی کبھی یہی آسانی نقصان بھی بن جاتی ہے بہت سے تم خود محنت کرنے کے بجائے صرف انٹرنیٹ سے جواب ڈھونڈتے ہیں وہ ریسرچ کرنے اور غور و فکر کرنے کی عادت کم کر دیتے ہیں م نزب ٹیکنالوجی کا مقصد انسان کی سوچ کو مضبوط بنانا ہونا چاہیے نہ کہ اسے سست بنانا اگر ہم ہر سوال کا جواب بنا سوچے فورا حاصل کر لے تو ہماری تنقیدی سوچ ہم کمزور ہو سکتی ہے اس لیے ٹیکنالوجی کو استاد کی جگہ نہیں بلکہ ایک مددگار کے طور پر استعمال کرنا چاہی چاہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بالکل آپ نے بالکل درست کہا اور یہ بات بہت دلچسپ ہے مجیرے نزدیک ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ اثر ہمارے رشتوں پر بھی پڑا ہے پہلے لوگ شام کو ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے بزرگ اپنے تجربات سناتے تھے اور بچے ان سے سیکھتے تھے آج ہر پرد کے ساتھ میں موبائل فون ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے کم اور اپنے موبائل سے زیادہ بات کرتے ہیں اس کے باوجود میں ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر بورا نہیں کہہ سکتا ہ اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں رہتا ہو تو ویڈیو کال کی وجہ سے وہ روز اپنے والد گئے اور دوستوں سے بات کر مشل وقت میں ٹیکنالوجی نے دوروں کو بھی کم کیا اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ہماری عادتوں کا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ایک اور پہلو جس پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی آج کل اے آئی کی مدد سے لوگ لکھنا تصویر بنانا پروگرامنگ کرنا اور نئے آئیڈیاز حاصل کرنا سیکھ رہے ہیں ہاسپٹل میں اے آئی بیماریوں کی طرح تششیش میں مدد کر رہی ہے کسان بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے فصلوں کا بہتر خیال رکھ رہے ہیں اخبار میں اے آئی وقت اور محنت دونوں کی بچت کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ لوگوں کو یہ فکر بھی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے بہت سی نوکریاں ختم ہو سکتی ہے میرے نزدیک ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ پرانے ترقی ضرور بدلتے ہیں جب کمپیوٹرز آئے تھے تب بھی لوگوں کو یہی ڈر تھا لیکن بعد میں کام اور نئے موقعے بھی پیدا ہوئے ہیں اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنے کے بجائے اسے سیکھنا نا چاہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میں آپ کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن میرے ذہن میں ایک عام سمج پسا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے بچے اور جوان جن کا بہت سارا حصہ ہے موبائل فونس گیم اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی تعلیم صحت نیند اور گھر والوں کے ساتھ گزار گزارنے والا وقت متاثر ہو رہا ہے دوسری طرف ٹیکنالوجی کے بغیر آج کی زندگی کا تصور بھی مشکل ہے تمہارے خیال میں ٹیکنالوجی اور اصل زندگی کے درمیان توجہ کس طرح کاائم کیا جا سکتا ہے کیا ہمیں موبائل اور انٹرنیٹ کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے اور والد ہیں اور اساتذہ اور حکومت اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں
جی بے شک تم نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور میں نزدیک ٹیکنالوجی اور اصل زندگی کے درمیان توجہ قائم کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر انسان پورا دن موبائل فون یا کمپیوٹر کے سامنے گزاریں اور اپنی صحت تعلیم اور رشتوں کو نظر انداز کر دے تو ٹیکنالوجی نعمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اسی لیے ہر انسان کو اپنے لیے کچھ اصول بنانا چاہیے مثال کے طور پر مطالعہ کے وقت موبائل سے دور رہنا کھانا کھاتے وقت فون استعمال نہ کرنا اور سونے سے کچھ دیر پہلے اسکرین بند کر دینا اسی طرح ہر روز کچھ وقت ورزش کتاب پڑھنے اور گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے لئے بھی نکل کرنا چاہیے میرے خیال میں ٹیکنالوجی ہماری خدمت کے لیے بنی ہے اس لیے ہماری ہمیں اس کے غلام بننے کے بجائے اسے اپنا مددگار بنانا چاہیے اور اس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے
جی آپ نے ا بالکل درست فرمایا اور دیکھیے
میرے نزدیک ٹیکنالوجی کا ایک اور پہلو بھی بہت عام ہے اور وہ ہے کہ سائبر سکورٹی اور پرائیویسی آج کل بہت سے لوگ اپنی ذاتی معلومات انٹرنیٹ پر بغیر سوچے سمجھے شیئر کر دیتے ہیں کچھ لوگ اپ اپنے بینک کے تفصیلات پاسورڈ یا دوسری اہم معلومات بھی غیر محفوظ ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے سائبر فراڈ اور آن لائن دھوکے کے وقائد بڑھ گئے ہیں میرے خیال میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات کا خطرات کو سمجھنا بھی ضروری ہے ہر شخص کو مضبوط پاسورڈ استعمال کرنے چاہیے کسی اجنبی لنک پر کلک نہیں کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی معلومات صرف موتبار ویب سائٹ پر ہی شیئر کرنی چاہیے اگر ہمیں ٹیکنالوجی کے فائدے چاہیے تو اس کی حفاظت کے اصول بھی سیکھنے ہوں گے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں
جی بے شک آپ نے بہت درست بات کہی ہے اور میں آپ کی بات سے بہت زیادہ اتفاق رکھتا ہوں پر ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اثر آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں دنیا بھر کی معلومات فورا مل جاتی ہے ہم نئے آئیڈیاز سیکھ سکتے ہیں آن لائن کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن اسی سوشل میڈیا پر افواہیں غلط خبریں اور نفرت انگیز پیغامات بھی بہت تیزی سے پھیلتے ہیں بہت سے لوگ کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی بڑا نقصان بھی ہوتا ہے میں نزدیک ہر ذمہ داری سے شہری کا فرض ہے کہ کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی سچائی ضرور جھانچ لے ٹیکنالوجی تبھی فائدہ مند ہے جب اسے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے آپ کا کیا کہنا ہے
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں میرے خیال میں ٹیکنالوجی کا اثر بچوں کی تربیت پر بھی نظر آتا ہے آج کل بہت بچے بہت چھوٹی عمر میں موبائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر والدین ان کی رہنمائی نہ کریں اور وہ زیادہ وقت گیمس یا غیر ضروری ویڈیو دیکھنے میںز گزارے تو اس کی وجہ سے ان کی تعلیم صحت اور ساماجک رویے میں متاثر ہو سکتا ہے میرے نزدیک والے دیکھو بچوں پر صرف پابندیاں لگانے کے بجائے انہیں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سکھانا چاہیے اگر ب بوں کو علم حاصل کرنے ریسرچ کرنے اور نئے ہنر سیکھنے کے لیے استعمال کرنا سکھایا جائے تو وہ مستقبل میں ٹیکنالوجی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تربیت میں رہنمائی ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
جی بے شک بے شک آپ نے بہت وزن کی بات کہی ہے میرے نزدیک مستقبل میں ٹیکنالوجی اور بھی زیادہ ترقی کرے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹس اور اسمارٹ مشین بہت سے کاموں کو آسان بنا دیں گے ممکن ہے کہ کچھ پرانی نوکریاں ختم ہو جائیں لیکن ساتھ ہی نئے کام اور نیا ہنر کی ضرورت بھی پیدا ہوگی اسی لیے آج کے جوانوں کو صرف ڈگری حاصل کرنے پر اکتفاق نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلسل نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے جو شخص وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتا رہے گا وہ ہر دور میں کامیاب رہے گا میرے خیال میں مستقبل انہیں افراد کا ہوگا جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق سوچ اور ت تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اہمیت دیں گے نگ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن انسان کی ہمت حکمت رحم دلی اور تحقیقی سوچ کی جگہ نہیں لے سکتی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے آپ کی گفتگو سحمت سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ ٹیکنالوجی نے اپنے آپ میں نہ اچھی اور نہ بری اس کے اثل اس بات پر منحصر کرتے ہیں کہ ہمیں اسے کس مقصد کے لیے اور کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو تعلیم حاصل کرنے صحت بہتر بنانے اور کاروبار کو ترقی دنے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر ہم اسے وقت ضائع کرنے افواہیں پھیلانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھگنے کے لیے استعمال کرے